میم
ہلو السلام علیکم بھائی ہیلو رہی ہے آپ کو میری ہیلو
م
ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری
جی آئیے آ کی نہیں آ رہی تھی ابھی
اچھا اچھا ٹھیک ہے تو آپ کا دن کیسا رہا
میم دیکھتا بہت اچھا رہا
کھانا وغیرہ ہو گیا آپ کا
جی جی آپ کا ہوگیا آپ بتائیں
جی جی ہمارا بھی ہوگا تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسپورٹس تو آپ کو کیا پسند ہے اسپورٹس میں کیا کھیلنا پسند ہے
میرے کو اسپورٹس کھیلنا پسند تو ویسے سب چیزیں
کیا آپ نے ابھی تک کھیلا ہے کیا کیا آپ کا فیوریٹ گیم ہے
ویسے تو زیاد تر پسند کرکٹ ہی ہے کرکٹ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے ہاں
اچھا کرکٹ کرکٹ میں کیا ہوتا ہے کرکٹ میں کیا رہتا ہے کیسے کھیلنا ہوتا ہے
کرکٹ میں کرکٹ میں گیارہ پلیئر ہوتے ہیں سامنے والی ٹیم میں گیارہ ہوتے ہیں ہماری ٹیم میں گیار ہوتے ہیں ہمیں ان سے زیادہ رن بنانے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے شریر کی کیا کہتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہے کیا کہتے ہیں فٹنس فی تھوڑی بہت
ٹھیک ہے آپ انگلش کے ورڈ یوز مت کریے پلیز
جی ٹھیک
ٹھیک ہے اور اور کیا کیا پسند ہے آپ کو کھیل میں کون کون سے گیمس
بیڈمنٹن گڑیا بنند بیڈمنٹن
ٹھیک ہے تو بیڈمنٹن اچھا تو آپ کھیلتے ہیں ڈیلی
ڈیلی میں فی الحال کبھی کبھی کھیل دیتا ہوں رو اس کے روز نہیں مل ایک دن چھوڑ کے ایک دن
اچھا اچھا اوکے ٹھیک ہے اور آپ کو کیا کیا پسند ہے
اور تو اسپورٹس میں ساری چیزیں پسند ہیں خیر
اچھا
ہاں
ٹھیک ہے تو آپ کہاں پر کھیلتے ہیں یہ
گاؤڈ ہوتا وہاں پہ کھیلوں اور فی الحال اپنے ویسے گلی ملے میں
ٹھیک ہے تو کس کس کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ
پارک میں میں کہتا ہوں ایسے تو دوار توم سے توم
اچھا ٹھیک ہے
جٹ
اور بتائیے آپ کچھ کھیل رہے تھے گیم وغیرہ
جی ابھی تو فی الحال نہیں
اچھا تو آپ کا ٹائم کیا رہتا ہے ویسے گیم کا
میرا گیم کا ٹائم ہوتا ہے سات سے دس سات سے دس یا آٹھ سے دس یہ گیمنگ ٹائم رہتا ہے
اچھا ویسے ہی کھیلنا کودنا ہماری لائف کا ایک پارٹ ہی ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ ہو ہم ل تو آپ مجھ بتاتے ہیں مطلب گیم کھیلنے میں ج آپ یہ کھیلتے ہیں تو اس میں کیا فائدے ہوتے ہیں کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں اور کیا کیا نقصان ہوتا ہیں بتا سکتے تھوڑا
اور گیم کھیلنے میں جیسے ہماری باڈی ہے باڈی میں انرجی سی آتی ہے اور باڈی کی جو طرح کلتی ہیں کھیلنے سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیںو اگر گرائے چھوٹ لگ سکتی ہے اس کے نقصان ہے تو سنبل کے اور دیکھ کے کھیلنا چاہیے گر گائے چھوٹ لگ گئی تو اس کے بہت بڑے نقصان ہو جاتے ہیں کبھی کبھار
ہاں ویسے یہ کھیلنے کودنے میں ہمیں اپنا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے چوٹ نہ لگے باقی کھیلنا کودنا ہماری صحت اس کے لیے بہت اچھا ہے بہت فائدے مند ہے اور ہماری ہماری ہماراری انینرجی کو بوسٹ کر بہت زیادہ اور ہمارے اندر بہت سدار آتا ہے گیم کھیلنے سے ہماری باڈی میں بہت سدھار آتا ہے
جی میم جی جی
ہاں تو اور آپ کو کیا کیا پسند ہے
اچو کووڈی بھی کر چاہی اور کھیلنا بھی چاہیے
آپ اسکول میں کھیلتے ہیں گیم اسکول میں ہو
جی جی جی جی جی جی جی جی
کون سا گیم کھیلتے ہیں آپ اسپورٹس میں
تو فٹ بال وغیرہ فٹ بال وغیرہ کرکٹ کرکٹ وغیرہ کبڈی ڈی بہت سارے
اچھا کبڈی میں کتنے پلیئرس ہوتے ہیں
کبڈی میں چھ پلیئر ہوتے ایک ٹیم میں
اچھا تو کیسے کھیلا جاتا ہے یہ کبڈی گیم
ا جیسے وہ ہوتا ہے کبڈی ایک بندے کو ایک بندے کو گرانا ہوتا ہے جس بندے نے جس کو گرا دیا وہ جیت جاتا ہے
اچھا اس میں تو چھونا ہوتا ہے نا کہ ایک
وہ کھوکھو ہوتا ہے وہ کھوکھو ہوتا ہے وہ کھوکھو گیم ہوتا ہے
اچھا ٹھیک ہے اور وہ بھی تو ہوتے ہے ایک برف پانی
جی جی برف پانی ہوتا ہے اس میں گیارہ بچے جتنے بھی بچ بچے ہوتے ہیں بچے ہم نے کھیلا ہے وہ بچے ہوتے ہیں اس میں ایک دو بچوں کی ٹین بنتی ہے باقی سارے بچے باگتے ہیں جس بچے کو پکڑ لیا جائے وہ اچھا برف بن جا ہے پھر کوئی بچہ اگر رہ جا ہے وہ ان سب کو پانی کرتا اگر سارے بچے پکڑ گئے تو پھر کسی اور کی ٹٹ بنتی ہے اس میں بچے بھاگتے ہیں رننگ کرتے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو میم
آپ کی آواز کٹ رہی ہے تھوڑی سی
کشور ہے
اچھا اچھا تو میں تو میرا کہنا تو یہی ہے کہ بچوں کو کھیلنا زیادہ تر چاہیے اور کھیلنے سے اچھا ہی ہوتا ہے کیونکہ بچے بھاگتے ہیں انرجی ملتی ہے انہیں
ہاں اور تو ان گیمس میں سے سب سے اچھا آپ کو کون سا سب سے بیسٹ لگتا کہ جس میں چوٹ نہ لگے اور ایک دم سے اچھا کھیلا جائے ہاں
اچھا لگتا ہے جس میں چوٹ نہیں لگتی اور سب سے اچھا کھیلا جاتا ہے
ہاں ہاں صحی کہہ رہے ہیں اس کے اندر چوٹ نہیں لگتی بالکل بھی نہ اس میں باگنا ہوتا نہ کہیں پر جانا ہوتا اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہنا ہوتا ہے نا
جی جی
اچھا ٹھیک ہے
جی میم
ٹھیک ہے تو اور بتائی
جی جی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں گیم میں جیسے آپ وہ کھیل تو کھوکھو کھوکھو میں چھ چھ بندے ہوتے ایک ٹیم میں سب بندے بیٹھتے ہیں ایک بندہ بھاگتا ہے جس نے جس کو چھو لیا اس کو کیا کہتے ہیں پھر وہ بندہ ہڑ ہو جاتا ہے دوسا بندہ بیٹھ جاتا ہے میں بھی رنگ کا ہوتا اس میں بھی بہت اچھا ہوتا وہ اس میں بھی کھیلنا چاہیے
پر رننگ کا کہاں سے اچھا ہوا اگر ہم بھاگیں گے تو ہمارے ہم گر بھی تو سکتے ہیں نا ہمارے چوٹ لگ سکتی ہے تو وہ ہماری صحت کے لیے وہ ہانیکارک ہو سکتا ہے تھوڑا ذرا
وہ سا ہانیکارک ایسے نہیں ہو سکتا آپ بھاگو گئے آپ کو دیکھ کے بھگنا چاہیے کہیے اور کیا کہتے ہیں اس میں آپ بھاگو کے آپ کی رگے کھلیں گی ٹانک کی آپ اور اچھے سے باگ سکتے ہو تیزی سے بھاگ سکتے ہو آپ کو رننگ کرنی آئے گی اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے
ہاں صحیح کہہ رہے تو آپ کہاں رہتے ہیں ویسے دلی رہتے جناب
جی ویسے میں دلی رہتا ہوں
ٹھیک ہے تو دلی میں تو بہت سارے پارکس ہوتے ہوں گے تو آپ وہاں پر کھیلتے ہیں آپ کے گھر کے پاس کوئی پارک ہے
جی یہاں پہ ہے ایک بہت بڑا پ جھیل پرکھ نام ہے اس کا جھیل کہتے ہیں ویسے یہاں پہ سب اس کو جھیل پرک نام ہے
اچھا اچھا تو آپ وہاں پر جا کر کھیلتے ہیں
جی جی
بہت لوگ کھیلتے ہوں گے نا آپ
جی جی جی جی جی بہت سارے میرے دوست ہیں دوست کھیلتے ہیں میرے س جا کے میرے
اچھا
جی میم
ٹھیک ہے اور بتائیں ہیلو
جی
اور بتائیے
آپ کیا کہتے ہیں وہ کھیلنے کھیلنے سے فائدے تو بہت ہی ہوتے ہیں ویسے کھیلنا چاہیے سب بچوں کو میری تو نشیتی ہے اورچ چ وہ کھیلنا ضرور چاہی
ہوں ہوں ٹھیک ہے تو ہوں اور اس کے علاوہ
کھیلنے اور اس کے علاوہ کیا ہی اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے پڑھائی بھی کرنی چاہیے اس شاید بچوں کو
ہاں پڑھائی بھی امپورٹینٹ ہے کھیل کے ساتھ سر جتنے جتنا کھیل امپورٹنٹ ہے کی پڑھائی امپورٹنٹ ہے
جی جی
اور دونوں ہی ضروری ہے آج کے زمانے میں دونوں ہی ضروری ہے
جی یہ بھی نہیں ہے کہ زیادہ تر بچوں کو صرف پڑھائی پڑھائی پڑھائی پڑھائی کراؤ کھیلنا بہت ضروری ہے آج کے ٹائم میں بچوں کو
جی وہ ذرا ہماری باڈی کو ذرا تھوڑا آرام ملتا ہے کھیلنے سے تھوڑی ہماری باڈی
اینرجی آتی ہے بچے کے اندر اور بہت سارا وہ ہوتا ہے بچے کو جی جی جی
تو چلیے ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے ہم پھر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے
جی جی
ک لھ فس
اللہ ح